جی وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھ اور بتا بھ کھانا ک کھا ل ہاں بھ کھا ل ب بھ آپ کھا لی ہ بھائی ہم بھی کھا لی ایسے کیا کیا کا ہے بھائی ج
ہاں ہے بڑیا دال چاول ہے لوئی کا سبزی بھنڈی کا سبزی روٹی ہے چاار یہ سب بھیا آپ بتائیں بھائی جناب آپ کیا کیا کریں ہم بھی کھائیں بھے دال چاول اچار روٹی چٹنی سلاد آلو کا بھجیا چٹنی کریل کا بھجیا روٹی اچار سلاد یہی سب کھائےیں بھ جان آپ تو بارہ وال چیی کھانا کھائےیں بھ جان جی بھائی جان ہم ب لجیی کھانا کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتے جی نہیں بھائی جان اتنا لجی کھانا نہیں کھاتے ہیں اچھا بھائی ج ہ تو بھائی جان کھات ت
ڈیلی کتے ہیں
بڑ لو جیل ڈاکتا ہے اور بتا رہا ہوں گھومنےنے سوچے جی بھائی تو سوچے کشمیر گووا منالی ح حیدرآباد کولکاتہ گجرات یہی سب جو ہے سوچےے ا بن جانے کے لیے ہاں بھائی جناب تو بڑا اچھا اچھا جگہ سوچے ہم یہ سوچے ہیں کولکاتہ حیدر آباد گووا منالی اور کیدار ناتھ بدری ناتھ اور بہت جگہ سوچے بھائی جانے کے لیے پیسا ہی نہیں ہوتا ہے نا اسی لیے ن بات پسا ج ہوگا تو آپ کو پائ جی بھائی انجائے کرے تو نہیں بھائی ہے جی بھائی جناب کو جرمان کوائ گے پیسہ ہوگ نا تو آپ کو جرور پ پیسہ نہ نہیں کالج ج نہیں پڑتا ہے
جی بھائی آپ یہ بھائی جان آپ تو بات تو صحیح کہیں بھائی جان پیسا رہے گا تب نہیں جا پائیں گے
اور بتینا بھیا سننے میں ہے کہ آ کا گھر بن رہا جی بھائی جان آپ سحی سنے ہیں گھر تو بنوا رہے ہیں ایسے کتنے کا اٹا مٹا بھائی ج بھائی جان لائن یہ پچ روپے ج بڑا مہنگا ملتا بھ جی وہ ہے بہت مہنگا ملتا ہے اتنا مہنگا ملتا ہے
کتنا لیے کتنا اینٹا اینٹا تو لیا بھائی جان
یہ دو چار دس ہزار تک ل لیے تو کتنے کا پڑ گیا بھائی جان ارے بھائی جان پڑھ ہی گیا کتنا ایک س پانچ تو پڑھایا تو بھائی جان
سوچنا رہیے اڑھائی لاک کے لے پڑا ہے بارہ زیادہ لیا ہے بھائی ج جی بھائی ج زیادہ تو لییا
ا ٹھیک ٹھاک ہے
لیکن کیا کرے گھر بھی تو بنوانا ضروری ہے بھائی جان جی بھائی جان آپ کا تو یہ بات تو اچھا کر رہا ہے گھر بھی بنوانا ضروری ہے مطلب
ہوں اور بت یہ نا آپ گھر میں راستہ ہے
نہیں بھ جن پہلے تو ابھی بنوا رہے ہیں اس کے بعد پلسر کروائیں گے واہ سوچے
ہوں پہلے بنوائیں گے اس کے بعد اتھی کریں گے جی بھائی جان یہ پہلے بنوان لے ایکٹ کا بنوا لیں گے اس کے بعد تھوڑا بالو گروائیں گے دو کٹھا لےٹ لے رہا
اس کے بعد ہی
واہ بائی ہے اور بتائیے نا بھائی جان آپ کو پاس موٹر سائیکل ہے کہ نہیں نہیں بھائی جن وہ بھی نہیں سوچے نہیں کرنا کتنے ہی ملتا ہے ب جان کوال س ب ہے ا بھائی جان اور ون فائیف خ ن بجن
مل جائے گا بھائی جان اسی نوے ہزار کا لون دیجیے گا نا ڈاؤن پیمنٹ اس کے بعد دے دے گا بھائی جان
صحیح ہے آپ آپ کو پت نہیں ضرورا نہیں بھائیکول جاتے اتنا مہگہ ہی بڑھا رہ اور آپ کے کتے
ہمارے ادھر تو
ہا بھیجیں پندرسو روپیہ ہے
پندرہ سو نہیں ڈیڑھ لاکھ لے لے رہے ہے بھائی جان آپ یہ تو تو بڑا مہنگا لے رہا ہے بھائی جی بھائی ہمارے یہ تو تو بڑا مہنگا لے لے رہا ہے
مج پوڑی
پوچھنے میں نہیں جاتے
آپ کو اچھا لگتا ہے بھائی ج بھائی جی بھائی ج میرے کو اچھا لگتا ہے بھائی ج چلانے میں بھی اچھا لگتا ہے ایھ تو با اچھا لگتا ہے
ہمارا سپنا ہے بھائیان
نہیں جی بائی جا تو بہت ل س اور بتائیے بھیجیں
کہئی گھومنے میں میرا سوچے کہ نہیں بجن سوچے نا گووا منالی حیدر آباد اور چکیا بنارس گووا
سسیہ یہی سب جگہ س جائے بڑ جا بڑا اچھا سچ جی بھائی ج بڑا اچھا سوچ جان کے لی کیا کہے آپ کال گئے تھے پاٹن گھومنے بھائی بڑا اچھا سے بول کے ہیں دقت وتنا نہیں ہوگا بھائی گئے چلو نہیں بھائی جن بہت اچھا سے گئے اچھا سے آ گئے یہی بہت ہے ہاں بت ہے نا بھائی اب کون سی کشا میں پڑھتے ہیں بھ پڑھتے نو ایسے آپ کون سی لش پڑھتے ہیں
بھیجیں ہم تو پڑھتے ہیں دس بھی لھا میں واہ واہ بھیجیں آپ دس ہی پڑتے ہیں ہم نو ہی پڑتے ہیں کتنا اچھا ہے نا بھ
جی بھائی جانی تو اچھا ہے آپ نے وہیلہفری میں آپ کو ایسے کون کون وس ہے اچھا لگتا ہے بھائی ج
بھ میرے کو تو اچھا لگتا ہےان سوشل سائنسان اور کیا بولتے ہیں نا ہندی سوشل سائنس یہی سب اچھا لگتا واہ بھین اچھا لگتا ہے ہندی وجان جیو وجان سوشل سائنس بھوگول یہ سب بڑا اچھا اچھا لگتا ہے اور کا کہ ہم کو تو سب سے زیادہ اچھا پتا ہے کون سا لگتا ہے بھجن انگلیش لگ جو سر جی لوگ پڑھاتے ہیں نا اپنے سے اے لگتا ہے بڑی اچھا لگتا ہے اب تو کیا کہے دن بھر من کرتا ہے پڑھتے رہڑھ م پڑھنے کا تو اچھا نہیں لگتا لیکن سر جی سناتے ہیں نا
بہت اچ
اچھا لگتا ہے جی بھائی جان یہ تو بات آپ اچے کہاں ہیں کہ س جو سناتے ہیں نا کہانی جو سب سے زیادہ کہانی وہ ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ نہیںائی
سنتے ہیں کہ نہیں اان جی جان سنتے ہیں آ کو بی اچھا لگتا ہےنے میں آ بڑی اچھا لگتا ہےن جی بائی جان ہم کو بڑی اچھا لگتا ہے
کو بڑا اچھا
کوئی زگی میں ل نکل گا لگتا ہے س جی نا موٹر س ٹھیک ہے گی تار کر مارتے نہیں
ہاں ہم تو بائی جنے س ہی سر جی کھجتے جو پیار سے پڑھائے کبھی مارے نہ ویسا سر جی کی نہیں ہاں بھائی جناب کبھی تو بات ہی ایک نمبر کا رہا ہے ویسا س جی مل جائے رہا تو بہت اچھا رہتا ہے بھائی جان بس دیک پڑھتے رہو پڑھتے رہو لیکن ویسے سر جی آج کے زمانے میں ملتے ہی نہیں ہیں کوئی کوئی ہے کوئی کوئی بچہ ہے نہیں سر نہیں بھ جن جیائی بھائی جان تو بات آپ صحیح کہیں اور بتیں نا بھائی جان آپ کو کھیل میں کون کون سا کھیل پسند ہے وہ ج پسند ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی بال لڈو چھکا اور کیا بولتے ہیں نا دلا پاتی آئس پس گلی جتاا گلی ٹائر ہکی بیڈمنٹن یہ سب ب چا لڈو چکا آ بھائی جانا توا اچھا اچھا کھیل کھیلتا ہے جی بھائی جانا اچھا اچھا کھیل کھیل کرتے ہیں ٹھنڈی میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون کرتے ہیں کھیلوجین کون تو پسند کرتے ہیں ہاکی بیٹمنٹن کیرم بورڈ والی بال یہ یہی سب پسند کرتے ہیں
ا اچھا لگتا ہے ا سب کھیلنا جی بھائی جان بولے اچھا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے
ہ اچھا لگنا بھی چاہیے ایسا بائی جان کا کہ اس سب بڑی اچھا اچھا چیز رہبے کرتا ہے کھیلنے کے لیے جی بھائی جان بہت ا چلا ہے اور بت نا جان آپ کے گھر میں امی پو جن سب گریت جی بائی جان ہمارے گھر میں تو امییاں پوجن کھ لیت آپ کے گھر میں جی بھائی جان میرے بھی گھر میں امیاں پوجن کھل ہ بس خیریت رہنی ہی چاہیے بھائی جان کی نہیں جی بھائی جان آ تو آپ بھی
بارے میں بات بول رہے ہیں ب امی ابو جان کھیلت رہے تو وہ سب کچھ کھیلت رہے اور بت پہ
کھتی رھتی ھے آپ کی کیسی چل رہی ہے بہت اچھی چل رہی ہے اتنا اچھا چل رہا ہے ابھی ابھی تو کھیت جتوائے ہیں کتنا پچیس ہزار روپیہ لگا ہے کھیت جتوانے میں اور پانچ پچیس ہزار ہے نا ڈیا میں لگائے پچیس تیس کاٹ رھے پچیس تیس کٹتا ھے جی بھائی جان ہمارے پاس بہت ہی مہنگا مہنگا کھیت ہے ہاں چلے بھائی جان آپ سے بات کر بہت اچھا لگا بھائی جان اپنی امی ابوجان
ہماری طرف سے اللہ حافظ بول دیجیے